السلام علیکم
بھائی وعلیکم اللام بھائی جان آواز آ رہی اور سب بڑھیا پریوار میں سب بڑیا کی ریت میں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بھیا اور پریوار میں سب بڑے کیرت میں
سب خیریت میں
اور پریوار میں سب ابو جان بس بڑھیا ابو جان امی جان سب بڑھیا ٹھیک ہے
سب بڑھیا کھانا وانا پینے کی تیاری کر رہے ہی
ہاں کھانا پینا کی ہونی بھی چاہیے اللہ اللہ تعالی کی عبادت ہونی چاہیے یہاں پہ اور اور ماحول اب ادھر بارش کا موسم کیسا ہو رکھا ہے ابھی
بارش کا موسم ہے یار بارش ہے بھی تھوڑے دن تھوڑے ہی ٹایم پہلے
ہاں نا بارش ہوئی تھی اچھی بات ہے یار اچھی بات ہے آپ کی طرف بارش ہو گئی ہماری طرف تو کیا آندھی آندھی تھی اور ابھی تو بند ہو گیا آندھی اب یہ موسم تھوڑا بارش کا ہی ہو رہا ہے
بارش کا وہ رہے وہ تو وہ ہمم
اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اچھی بارش ہو جائے یہ درخواست کرتے ہیں اللہ تعالی سے
اور نہیں تو کیا
اور سنائیے آپ کیا حال چال
کہاں گھوم رہے ہو
بس ادھر آ گئے تھے باہر ٹہلنے کے لیے میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے بھائی جان سے کچھ گفتگو گو ہو جائے
ہاں وہ تو ہونا ہی چاہیے اس بہانے سے یاد تو کرتے ہو آپ لوگ بھی
ہاں اور کھانے میں کیا کیا پک رہا ہے بھائی جان آج
کھانے وانے میں تو بس نارمل کھانا بن رہا ابھی
اچھا اچھا اچھا آ تو آ اچھی بات ہے سبزی پوری کھانا بننا چاہیے اللہ سب کو کھانے میں کیا کمی نکالنا اچھا اچھا اور کیا کرتے ہو
آج دن بھر سارا دن ہو گیا بارہ گئے تھے یارہ
بارات میں گئے تھے
بارہ بارہ
اچھا بارہ تک گ آئے تھے اچھا اچھا اچھی بات ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں نہیں نہیں اچھی بات ہے جانا بھی چاہیے گھومنے سے تھوڑا نالج بڑھتا ہے
ارے وہ گ ہے بائی جان مل نا جو گاڑی پائ نہیںس کروا رہےتے نا وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کرنے لگ گیا تو میں نے کہ یار بھائی جانے سے کام نہیں چلے گا میں نے کہا یار جو اپنا جو رول ہے وہ رول کو فالو کرو م گا آپ
ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے
ہاں اور رہا ہے کہ فائل چارج میں آٹھ ہزار روپئے لوں گا اگر پل چارجنگ ہے پائنز کا ہاں آٹھ ہزار آٹھ ہزار رپئے سے پل چارج کا کون لیتا ہے میں نے بتا تو نے گ کوڑ میں کوئی ہو تو
ہاں سی بد بھ جان
تو بھائی جان وہ پھر بڑی مشکل سے میں نے بتایا میں نے کہا میں نے یہ فسٹ گاڑی نہیں کروا فائس میں نے کہا میں نے چار پانچ گاڑی فائس کروا رہے نے پانچ ہزار چھ ہزار پانچ ہزار چھ ہزار چار کے علاوا اور کوئی بھی نہیں لیتے میں نے کہا
کیا حالا ہے آپ کو کیسے پتا م میرے پانچ گاڑیا لے ر کےے میں نے کہ جو میں نے بھی کرو رے پانچ گاڑیا میں نے پ سے اپنے دوست بھی ہیں اس وجہ سے پھر وہاں پہ تھوڑی دیر بیس ب جی ارے میرے دوست تین گاڑیوں پ اور ابے کوٹا میں نے کلدیپ کے ساتھ تھوڑا دیکھا بھی تھا
فائنس کا کام ہاں ہاں ہاں فائنس کا کام لے کر اچھا اچھا ہاں ہاں صحیح ہے
جانکاری تو ہے سی اپنے کو بھائی کتنا چارجنگ ہوتا ہے کتنا کیا ہوتا ہے کتنا سسٹائم پیپر لگتا ہے کتنے کا نہیں لگتا
ہاں صحیح بات ہے بھائی
تو اس کے بارے پ ان کو بتایا کہ آپا ان سے میں کام کرتے وہ میں نے فائنس میں کام نہیں کیا فائنس والے کے سات رہتا تھا میں نے کہ میں
اور
تو پھر اس کو اپنےپ سمجھ میں آئے جو ساھے پانچ ہزار پھر فل چارج کمپٹ کروائے سے ہے
ہاں صحیح رہا نا یار کیونکہ اپنے کو نالج ہے انوبو ہے تو ان ان چیزوں کو فائدہ بھی لینا چاہیے پڑھے لکھے ہونے کا مطلب کیا ہو اس لیے ہے نا یہ مطلب یہی تو بات ہے یہ تو تو بات ہے کی آج کل سنسار میں سب کچھ ہو رکھا ہے اج اللہ تعالی کہ مہربانی آج کیا سب آدمی ایمانداری پہ نہیں نہیں رہتے ہیں یہ ا تو بعد ہ
تو بھائی جان پھر اس نے پھر بھائی جان اس نے مشکل سے اپنے کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا ساری چیزیں سجھ میں آ گی پھر اس کو تو کہیار اپنی بس اس میں آنے والا نہیں ہے پے یہ گھر تو اس نے پھر پورا ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا میرے کو پھر تو گاڑی جیرو بیلنس میں
ہ نہیں صی ہے کچھ چیزیں انبو ہے نہیں کچھ چیزوں کا انبو ہے تو انوھو شیئر کرنااہے بھائی جان ایسا کیک ہاں انبھو شیئر کرنا چاہیے بھائی جان
کے ج آپ جتنا بینفٹ ملےا اتنا بینیفٹ دلانا چاہیے
اور ملنے والوں کو بھی جلانا چاہیے
وہ میرے بلیم لیتا کاش تھا میرا دوست ہی
پانچ لاکھ فائننس کرویا میں نے آپ سے تو پھر آپ پانچ لاکھ کا ڈرافٹ دو گے اور جو اوپر جو اماؤنٹ جما ہوتا ہے تو نہیں تھا ایسا ہوتا ہے اس میں تو ان کے لیے تو جو کیا سمجھو کچھ بھی سمجھو ایک ہی ہوتا ہے یہ تو فائننس تو اپنے لیے ہوتا ہے کیول پرسنل
نہیں نہیں وہ تو کیا جس سے مطلب اس میں مطلب ایسا ہوتا ہے جو اماؤنٹ ہوتا ہے نا جمع وہ پورا اماؤنٹ وہ مطلب ہے نا جیسے بینک فائنینس میں والا ہوتا ہے نا جو پورا بینک بیلنس دیکھے پھر وہ بینک سے ہی بینک سے لون ہو ہو جاتا ہے یہ پھر بینک والے لیتے اپنے سے پیرس میں ہو جات ایسا ہوتا ہیں اس می
نہیں اب تھوڑا غلط سمجھ رہے ہو مطلب اس میں وہ بینک جو شو روم والے ہوتے ہے نا اس کے تو کم وہ پورے پیسے وہی جاتے ہیں جو اپن کو جسے ابھی آٹھ ستر پے بات ہوئی تھی گاڑی کے اور پائنیس والی جے تو بات وہی کی تھی اپ نے تو آٹھ ستر جو مطلب سات پچاس تو کیس والے ہی دے گا فائننس
اچھا اچھا فوٹ ہاں ہاں صحیح ہے
ہے نا اس کے بعد بچے ایک لاکھ روپئے وہ ایک لاکھ روپئے اپن دیں گے کیش یہ سب ہوتا ہے اس میں
ہاں صحیح ہے ہاں وہ کیا پورا فائننس وہ مطلب ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے وہ مطلب کمپنی کو تو پیسہ مل جاتا ہے فائننس کے دوارا جیسے پر آپ جب مطلب بینک دی مطلب بینک کا جو ہاں بینک ہاں فائننس کے دوارا مل جات ہے ان کو تو کمپنی والوں کو تو اماؤنٹ مل جاتا ہے مطلب چیک ویک ہو جا مطلب ہو جاتے ہے وہاں پے سے بل ریلیف ہو جاتی ہے اور پھر یہ فائننس والاے لیتے ہیں اپنے سے پیسے
سپنے والی پائ سو لے لی تب ہوتا ہے
ہاں
ابھی سے وہ سوورم والے کیا ہے اپنے لے کے تو اپنے کیش دو چائے پانی اسو ان کو تو کیش پیسہ ملتے ہیں ان کو تنت پیسے ملتے ہے ان کو تو
ہاں صحیح بات ہے بھائی جان
دیک دیتے ہیںا اسے ڈراپ دیتے ہیں بہنے س والے
ہاںاں ڈراپ دو مطلب ڈرپ کا مطلب یہ توب ہوتا نیپٹ ہوتا ہے پیسا نا
ہاں نپٹ ہوتا ہے ترنت نپٹ کر دیتے ہیں پیسے اور کہاں رہتے ہو آپ
نہیں نہیں یہ اس کی مطلب ہے نا ای پہ ایسی اپنے پیر بد بات کریں گے اپ جیسے اب آپ اپنا ایسے بات کریں جیسے کھان پان پہ اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں بھائی جانا ہے نا
ہاں
جیس
نہیں کوسی کوئی بات نہیں چلتا ہے چلتا ہے میرے میری بات ہو رہی ہے اس میں ایسے کوئی بات نہیں اپنے کوئی س بھی میٹر بات کر سکتے ہیں اس میں ہاں کوئی بھی میٹ لے سکتے اپنی ایسی بات نہیں وہ اپ ک میں بھی بات کریں
اچھا اچھا ت توم میں نا ویسے ٹونک سے ہوںا نا ٹوکسٹ پک سےے
ٹوک سے ہو آپ اچھا اچھا
اور اب یہ بھائی جان ہونا چاہے کلدیپ میرا فرینڈ ہے دوست میرا ا بھ جان ایسے مطلب ایسے ہوتا ہے مطلب پائے نہیں اس کا بھی صحیح ہے کا کام تو مگر مگر یہ بھی کیا جو مطلب منتھلی انکم ہوتی نا مطلب ان ان کے لیے اچھا رہتا ہے بھائی جان جیسے ہاں تو ان کے کیس چلری سیک کٹتا رہ ہے تو وہ ان کا فائنس ہو جاتا ہے نہیں تو یہ فائنس کا سسٹم بہت بکار بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے جس ٹھیک ہے بھائی جان یہ کال مک کبل ہو گے میں نیکسٹ اداب